ہلو السلام علیکم سبائی جان
اور بتاؤ کیسے ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے
اور اور گھر پہ سا بھی بال بچے وغیرہ جو
سب بڑھیا ہے
تو آج کے دور میں جو گیمس ہے نا گیمس سے بچوں کی ترکیب کا ذریعہ نہیںل رہے آن لائن گیمس اور آف لائن گیمس کے بارے میں بات کریں گے آ ایک مزار
ہاں ٹھیک ہے
جیسے کی بات کریں کچھ لوگ آ لائن گ چلتے ہیں خ جاں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ س مقابلہ ہوتا ہے اور کچھ جوتی گم اپناٹی بناٹر جسےٹ کی جک وہ جو دیتے ہیں تو دونوں کے اپنے اپنے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے تو انیں کے بارے میں تکلیف سے سمجھتے آ جانا ٹھیک ہے جیسے کہ بات کریں آن لائن گیم کے فائدے وغیرہ اور آف لائن گیم کے الگ الگ کر کے بیٹی کی بات کر دو جیس بھائی
ہاں ٹھیک ہے بھائی جان
سب سے پہلیے بات کرے گی اولا نیم سے ادھی ایک پہلیے فائرنگ لگتے رہے دتنیا برس رابطہ کیا جا سکتا ہے جے جڑ سکتے ہیں کنیکٹیوٹی رکھنے کا کام کرتے ہیں جیسے آن لائن گیمس کے ذریعے آپ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے لوگوں سے جڑ سکتی ہیں اتیت کرنی پڑی اس کا سب سے بڑا ادر جیسے میں کھیلتا ہ ل پبیات آتا ہے تو اس میں ہم کہیں کی ج کو جانتے نہیں ہم سے کنیکٹیڈ بھی کر سکتی ہے
ہاں صحیح ہے اس سے پھر مطلب دوسرے اس طرح پایا تو جیے کہ ذہنی صلاحیت کئی آن لائن گیمس دماغ بھی تیز کرتے ہیں رننیتی بنانا سکھاتے ہیں اور پیسے لے لینے میں صلاحیت بڑھاتے ہیں جیسے کہ پب جی وغیرہ اس میں کوئک ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اس سے ہم جلدی ڈسیزن لینا سیکھتے ہیں بچوں کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے
تو اس میں وہ ٹیم ورک بھی تو دکھاتا ہے نا اس میں پوری ٹیم اٹھی چار چار ممبروں کی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے سات کرنا ہے اپنے اپنے ک ممبر ہوتی ہیں الگ الگقم ہوتا ہے چار ممبروں کی ٹیم ہے اس میں چاروں کا الگ ہوتا ہے اپنا اپنا رول ہوتا ہے تو طرح سے ٹیم ورک کرنا سکھاتا ہے جیسے مٹی ٹی کے ساتھ کام کرنا سکھات ہے ٹھیک ہے نہیں
اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی سمجھ آتی ہے بچوں میں آن لائن گیمس میں ڈیجیٹل دنیا کوئی بہتر سمجھ ہوتی ہے آن لائن آن لائن گیمس بچوں کے لیے تھوڑے ضروری بھی ہیں انہیں بٹ زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے جیسے کہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ آن لائن گیم سے کچھ نقصان ہے فائدے بھی بہت سارے ہیں پر انقص ان نقصانوں کو ہم نظر اندازی نہیں کر سکتے ان میں سے ایک نقصان تو یہ بھی ہے کہ لت لگنا اگر آن لائن گیم ہاں اگر بچوں کو آ لائن گم کی لگ گئی تو وہ بہت غلط ہوتی ہے آن لائن گیمس کی عادت جلدی لگ جاتی ہے انسان گنٹ تو کھیلتا رہتا ہے اور وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا تاؤزے
ٹائم کا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہےڑتا گھنٹے وھنٹہ لگ جتے ہے اور جو مائنڈ پر سبھی دیتے ہے وہ اس طرح سے صحت پر دوسری دوسری بات طرح جو پڑھائی کر بھی بہت اثر جی جی اللہظ جرا دن تعم کام بھی ہوتی ہے مطلب ایک تعلیم کا دھیان نہیں دے پاتے کام وغیرہ وہ لیٹ وغیرہ ہو جاتی ہے یہ لگات تھا اسکم دیکھنے سے آپ اور دماغ پر اثر پڑتا ہے
ہاں ہ اور پھر کچھ نقصان یہ بھی ہے کہ غصہ اور تناؤ ہارنے پر کئی لوگ پریشان اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے انہیں غصہ آتا ہے یہ زیادہ تر لگا لگاتار ہو بچے میں اینگر ایسوس ہوتے ہیں
اچھا
ہاں جیسے ہی کچھ غصے وغیرہ زیادہ آ ہاں
لیک یہ بات کریں یہ تو آپ آن لائن گم بات کریں آف لائن گیم کی ا اپنے فائدے کے نقصان بھی ہے جیسے کہ بات کریں سکون اور توجہ دیتے ہیں جو گ آن لائن گم متا ہےکتا ہے وہ آن لائن میں نہیں ملتا جو آف لائ ملتا ہے جیسے بات کریں آن لائن رب سے کر جے دوسری بات ہے کمپ ہوتا ہے ہوتی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی وغیرہ وہ لوگ ہوتی ہے الگ فیکل ایکٹی پوری کرتی ہے اس طرح سے
ہاں اس میں ذہنیی مسق بھی ہوتا ہے پل اور دماغ گیم سوچنے کی صلاحیت بڑھاتے ہیں ہر جگہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے کبھی کبھی بھی کھیل سکتے ہیں اس سے
لیکن اس کے نقصان بھی ہے نا اس کے جیسے اور لار گیم کے آ آف لائن گیم بھینے بت سارے ہیں جیسے کم مقابلہ ہوتا ہے اگر آپ آف لائن کھیلیں تو سیمت لوگوں کے ساتھ ہی کھیل سکتے ہیں زیادہ لوگ م بھی کھیل سکتے ہیں جیسے آن لائن گم جیسا اصلی مق نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ اس سے ا گ سے جلدی ب فیل ہو جاتی ہے کہ زیادہ تر آپ اس کو کھیل نہیں سکتے نا ایک ہی ایک ہی لیول بار بار کنے سے دلچ س کم ہو جات ہے
ہاں اس سے ایک سوشل کنیکشن کم ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں سے رابطہ کم ہوتا ہے ج سے نتیجہ ہوتا ہے کہ آ لائن گیم ہو یا آف لائن گیم دونوں کا صحی استعمال فائدے مند ہے لیکن اگر حد سے زیادہ کھیلا جائے تو نقصان دہ بھی بن سکتا ہے
بھائی جان میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں جو انلائن گیم آن لائن گیم
میں میں دو دونوں کو پرپر کروں گا بٹ وہ آن لائن گیم ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈینجرس ہے
ارے آن لائن گیمس ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس سے ہانی تھوڑی زیادہ ہے وہ ایسے ہے کہ مطلب آپ کا ڈیوائس ہے وہ گرم ہو ہو سکتا ہے اور آپ نے بہت سارے کیسوں میں دیکھا بھی ہے بچے موبائل میں دن بھر لگی رہتے ہیں موبائل چارج میں لگا کر تو بلاسٹ وغیرہ بھی بیٹری ہی ہو سکتی ڈیئر ہاں تو اس اس سے بچوں کو خطرہ بھی ہو سکتا پہلے لیکن ایسے آف لائن گیمس میں کچھ زیادہ خطر رہا ہے نہیں اگر وہ گیمس انڈور ہوں اگر آؤٹ ڈور آؤٹ ڈور گیمس کی بات کریں تو اس اس میں تھوڑا سا خطرہ تو ہے
یہ بات بالکل صحی کہہ رہی ہے آآنلائن گیم کھیلنی چاہیے یہ نہیں لیکن زیادہ تر آپ نے کیس بتا رہے تھ کبھی کبھی موبائل فونس زیادہ ہیٹ کر جاتے ہیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال فال چارج ختم ہو جاتے ہے تو بچے کے چارج لگاتے یوز کرتے ہے یہ چارج میں لگا کے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لیتھیئم بیٹری ہوتی ہے لیک کر جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے تو ایسے کیس وغیرہ ہوتی ہے جو آپ بتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن گیمس اگر زیادہ کھیلتی ہے تو آن لائن گیم بنا ڈیوائس کی کھیلنا بھی نہیں جا سکتا اور ڈیوائس سے آپ کھیل رہے ہو تو وہ سیدھا صحت پر اثر ڈالتی ہے زیادہ تر آپ کی سوچنے سمجھنے نہیں سکتا کب ہو جاتی ہے اب کچھ آپ کا دماغ یہ طرح سے آپ باہر کی چیزوں کو آپ کوئٹ کر پاتا ہے لیکن میری نظر میں مانے میری نظر میں مانے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کون کو پرپر کریں گے تو میں تو یہی کروں گا کہ کم سے کم ساٹ پرسینٹ تو آف لن گیم کھیلو آپ اور سب چالیس پرسینٹ پر کیونکہ چوبیس گھٹے میں ایک آدھ گھنٹے آ لن کل سکتے اس سے کیا ہے مینٹلٹی بڑتی ہے اگر آپجل گم کھیلو گے آن لائن میں مانتا ہوں پجل گیم آپ کھیل رہی ہے تو اس سے کیا ہے مینٹلٹی بڑھے گی جیسے کراس بڈ کی بات کریں پجل کی بات کریں یہ بہت سارے گیم ہے جو آپ کی مینٹلٹی کو بڑھاتا ہے سوچنے کہ ڈسین لینے کے بارے میں بات کریں ہم جیے بھی جاتا ہیں لیکن آف لائن میں کیا کرتا ہے وہ آف لائن اگر آپ آف لائن گیم کھیلو گے تو آف لائن گیم میں بچے کیا آ ہے کہ فزٹیو فزیکل ایکٹیوٹی بڑے گی لو لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھے بھے گی آپ سامنجس سے سامنجسیہ بھی بڑھ سکتے اور آپ نے کئی گیم دیکھے ہوں گے اس میں کپتانی وغیرہ جو لیڈر شپ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ کیس اپنی ٹیم کو مینج کریں کون سے کوک ڈیسیزن وغیرہ یہ سب لینے پڑتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہاں زیادہ تر تو آپ کھیلیں آف لائن لیکن اس کے ساتھ تیس سے چالیس پرسینٹ آپ آن لائن گیم بھی کھیلیں گے اس حساب اور اس حساب سے مینج کرو گے تو بیٹر رہے گا
ہاں
ویسے سب کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے کوئی کچھ بھی کہ جیسے آپ بتا رہے لیکن میرے ساتھ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے
ہوں
کیکہ آف لائن گیم میں جو سکون و توجہ ملتا ہے وہ آن لائن گیم میں کم ملتا ہے
ہاں صی ہے صحی ہے
آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ چل رہا ہے اگر آپ آن لائن گیم کھیلتے ہیں تو الگ ہی جو کام کرتے ہیں اس میں نہیں ہے کیکہ نوٹیفکیشن ریل وغہ بہت سارے کام بٹھ کے جاتے ہیں
ہوں
ویسے آپ آپ کی د میں کیا صحیح ہے
میری نظر میں تو میں تو دونوں کو ہی کھیلتا ہوں میں خود دونوں کو کھیلتا ہوں او آف لائن بھی آن لائن بھی
آ آپ کی ڈر میں آن لائن گیمس اور آف لائن گیمس کون کون سے فیورٹ ہیں آپ کے اگر ایک ہی گیم سلیکٹ کرنے کی بات کریں تو
میں تو آف لائن تو کھیلتا ہوں زیادہ تر کیرم وغیرہ میں نے زیادہ کھیلا ہے
اچھا
کیرم وغیرہ کھیلایا جاتا اور آف لائن میں آف لائن میں میں کیرم کھیلتا ہوں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں میں نے کبڈی بھی کوک ب لی ہے
تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ دھیان دیتے ہو
ہاں اور میں آن لائن میں میں نے فری فائر بھی کھیلا ہے پب جی بھی کھیلی ہے آن لائن میں نے بہت سارے گیم کھیلے ہیں بٹ
چلو بڑھیا ہے آپ سے بات کر کے اچھا لگا کیکہ آپ جتنے دھیان دیتے ہو لیکن آپ سے بات کر کے بہت اچھا وعلیکم السلام
السلام و علیکم